وعلیکم السلام اپ ٹھیک ہو اچھے سے
میں ٹھیک آپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں سبھی ٹھیک ہے شکر اللہ کا اور سناو آپ ٹھیک ہو
بس بڑھیا آپ اچھ ب جو میں آپ کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں پہلے مجھے وہی ہی کرنا ہے
ہاں ہاں پل پہلے والا جو یہ نیچے والا ہے نا وہی پھر اوپر والا
یہ جو ہم نے شاید پڑھا
نہیں یہ نہیں پڑھا
اچھا ٹھیک چلو چھوڑو یہ سب پانی کی کمی کا اکثر صرف گھروں تک ہی محدود نہیں رہتا بلکہ تعلیم پر بھی بہت برا اثر پڑتا ہے نا
بالکل جب کسی علاقے میں پانی نہ آئے تو سب سے پہلے گھر کا نظام بگڑ جاتا ہے اور پھر اس کا اثر بچوں کی پڑھائی پر بھی نظر آتا ہے
کئی بچوں کو صبح اسکول جانے سے پہلے پانی بھرنے کے لیے دور دور جانا پڑتا ہے اس وجہ سے وہ اسکول دیر سے پہنچتے ہیں یا کبھی کبھی جا ہی نہیں پاتے
ہاں اور جب روز روز ایسا ہو تو ان کی حاضری کم ہو جاتی ہے پڑھائی میں پیچھے رہ جاتے ہے اور پھر عام بات بن جاتی ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے گھر میں پانی نہ ہو تو بچوں کی یونیفارم صاف نہیں ہوتی کتابیں اور اسکول کا سامان بھی ٹھیک سے تیار نہیں ہو پاتا اس وجہ سے کچھ بچے شرمندگی محسوس کرتے ہیں
اور ج اور جب بچے پریشان ہو تو اس کا دھیان کلاس میں پڑھائی کی طرف کم اور گھر کی فکر کی طرف زیادہ ہوتا ہے
اب سوچو اگر اسکول میں بھی پانی نہ ہو تو کتنی مشکل ہوتی ہے بچے پیاس محسوس کرتے ہیں واش روم استعمال نہیں کر پاتے اور صفائی کا نظام بھی متاثر ہوتا ہے
کیا ہم نے یہ پڑھا ابھی
نہیں نہیں نہیں
اچھا ٹھیک ایسا ماحول میں تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی اسکولس کو پانی کی کمی کی وجہ سے بند بھی کرنا پڑتا ہے
بالکل ام امتحان کے دن اگر پانی نہ ہو تو بچے پریشانی اور تھکان کی وجہ سے اپنی پوری توجہ نہیں دے پاتے
اسی لیے تعلیم کے لیے صرف اچھے ٹیچرز اور کتابیں ہی نہیں بلکہ صاف اور لگاتار پانی کی فراہم بھی ہو ضروری ہے
خواتین اور لڑکیوں پر بھی اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے اگر اسکول میں بنیادی سہولیت نہ ہو تو کئی دفعہ ان کی تعلیم متاثر ہو جاتی ہے
یہ صرف ایک گھر یا ایک اسکول کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے معاشرے کا مستقبل کا تو ملک کی تارییکی بھی متاثر ہوگی
آپ کی آواز کٹ آ رہی ہے اسی لیے حکومت اسکول انتظامیہ اور عوام سب کو مل کر پانی کا بہتر نظام بنانا چاہیے تاکہ ہر بچے سکون کے ساتھ تعل حاصل کر سکیں
اور ہمیں بھی پانی کی قدر کرنی چاہیے جتنا پانی ہم آج بچائیں گے اتنا اتنا ہی بہتر مستقبل اپنی آنے والی نسلوں کو دے سکیں گے
اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہر اسکول اور ہر گھر میں پانی کی کمی دور ہو ہر بچے کو بہترین تعلیم ماحول نصیب ہو اور کوئی بھی صرف پانی کی کمی کی وجہ سے اپنی تعلیم سے محروم نہ رہے
آمین تعلیم اور پانی دونوں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے دونوں کی حفاظت اور قدر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے
بالکل آ آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ دیکھنے کو مل رہا ہے کچھ علاقوں میں دنوں تک پانی ہی نہیں آتا ہے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں
بالکل پانی اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے جب یہ وقت پر نہ ملے تو ہر گھر کی نظام متاثر ہو جاتے ہیں
سوچو صبح اٹھتے ہی اگر نل میں پانی نہ ہو تو کتنی مشکل ہوتی ہے نہ وضو آسانی سے ہوتا ہے نہ کھانا پک تا نہ صفائی ہوتی ہے اور نہ بچوں کی اسکول بھیجنے آسان ہوتا ہے
اور سب سے زیادہ تکلیف بزرگوں ا مریضوں اور چھوٹے بچوں کو ہوتی ہے انہیں روزانہ صاف پانی کی سخت ضرورت ہوتی ہے
کچھ لوگ مجبورن دور دور سے بالٹیاں بھر کے پانی لاتے ہیں اس میں بہت وقت اور محنت لگتی ہے
ہاں اور کچھ غریب گھرانے پانی خریدنے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے ان کے لیے یہ مسئلہ اور بھی سنگین بن جاتا ہے
پانی کی کمی کی وجہ سے صفائی کا نظام بھی متاثر ہوتا ہے جب صفائی نہ ہو تو بیماریاں پھیلنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے
اسی لیے صاف پانی ہر انسان کے بنیادی حق سمجھا جاتا ہے اس کی فراہیم حکومت اور ارادوں کی ذمہ داری بھی ہے
لیکن صرف حکومت کو دوش دینا بھی ٹھیک نہیں ہے ہم سب کو بھی پانی ضائع کرنے سے بچانا چاہیے
بالکل کئی لوگ وقت تک میں ضرورت سے زیادہ
ہاں گاڑی دھوتے وقت باغوں میں ضرورت سے زیادہ پانی چلاتے وقت یا نل کھلا چھوڑتے ہیں اس سے پانی برباد کر دیتے ہیں وہ
بالکل ا اگ اگر ہر گھر صرف ضرورت کے مستقل پانی استعمال کرے تو بہت سی بچت ہو سکتی ہے
بارش کے پانی جمع کرنا لیک ہوتے ہوئے ٹھیک کروانا اور پانی کو احتیاط سے استعمال کرنا بھی بہت ضروری ہے
کچھ علاقوں میں پرانی پائپ لائنس ٹوٹ چکی ہوتی ہے اسی وجہ سے بہت سے پانی راستے میں ہی ضائع ہو جاتا ہے
اگر ان پائپ لائنس کی وقت پر مرمت ہو اور نئے نظام لگایا جائے تو لوگوں کو بہتر سپلائی مل سکتا ہے
پانی کی کمی صرف گھروں تک محدود نہیں کسان بھی بہت متاثر ہوتے ہیں کھیتوں کو پانی نہ ملے تو فصلیں خراب ہو جاتی ہے
اور جب فصلیں کم ہوں گی تو اناج کم اور سبزیاں قیمتی بھی بنے گی اس کا اثر پورے معاشرے پر پڑتا ہے
اسکولوں میں بھی بچوں کو پانی بچانے کی تعلیم دی جانی چاہیے تاکہ چھوٹی عمر سے ہی اچھی عادت پیدا ہو
بالکل صحیح کہا آپ نے مسجد اسکول اور محلوں میں بھی پانی کی کی اہمیت کے بارے میں عوام کو آگاہی دی جانی چاہیے
اسلام بھی ہمیں پانی ضائع کرنے سے منع کرتا ہے وضو کرتے وقت بھی ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا پسند نہیں کیا گیا
بالکل جب دین ہمیں ا اے احتیاط سکھاتا ہے تو ہمیں روزمرہ زندگی میں بھی بہت سے بھی اس پر عمل کرنا چاہیے
میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر علاقوں کو پانی کی نعمت سے مالا مال کرے اور جن علاقوں میں پانی کی کمی ہے ان کہ مسائل جلد حل ہو جائے
آمین اور ہم سب کو چاہیے کہ پانی کی قدر کریں اسے ضائع نہ کرے اور مل کر اس نعمت کی حفاظت کرے اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے
بالکل
ہاں پانی بہت ہی ضروری ہے ہر ایک انسان کے لیے
ہاں پانی تو بہت زیادہ ضروری ہے میں نے آپ کو یہ بھیجا آپ دیکھو
ہاں تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ پانی کی کمی سے آج کی پریشانی نہیں بلکہ بچوں کہ مستقبل کا بھی سوال ہے
بالکل ٹھیک کہا تم نے جب کہ بچہ بچے روز پانی کی کمی کی وجہ سے اسکول مس کرتے ہیں تو اس کا تعلیمی سفر دھیرے دھیرے کمزور ہونے لگتا ہے
یہ بچے روزانہ اتنا تھک جاتے ہیں کہ کلاس میں انہیں نیند آتی ہے اور پھر وہ ٹیچر کی بات ٹھیک سے سمجھ ہی نہیں پاتے
اور جب دیر سمجھ نہ آئے تو امتحان میں بھی اچھے نمبر لانا مشکل ہو جاتا ہے
صحیح کہا آپ نے اور کچھ بچے پانی بھرنے کی ذمہ داری کی وجہ سے ٹیوشن بھی نہیں جا پاتے اس طرح ان کی پڑھائی اور زیادہ متاثر ہوتی ہے
ہاں اور جو بچے پہلے ہی کمزور مالی حالات سے گزرتے ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ اور بھی بڑا بن جاتا ہے
صحیح کہا آپ نے ام اگر اسکول میں پانی نہ ہو تو سائنس لیب اسپورٹس اور دوسری ایکٹیوٹیز بھی متاثر ہوتی ہے اسکول کا ماحول بھی بہتر نہیں رہتا
بالکل صاف پانی اور صاف ماحول تعلیم کے تعلیم کا ایک بنیادی حصہ ہے ان کے بغیر اچھی تعلیم کا تصور ادھورا ہے
مجھے لگتا ہے کہ ہر اسکول میں پانی بچے کی مہم چلانی چاہیے ا بچوں کو سکھایا جائے کہ ہر قطرہ قیمتی ہے
اور ہر اسٹوڈینٹ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اگر آج ہم پانی بچائیں گے تو کل کسی بچ ے کی تعلیم پانی کی کمی کی وجہ سے متاثر نہیں ہوگی
صحیح کہا آپ نے تعلیم روشن مستقبل کی کنجی ہے اور پانی اس روشن کی روشنی کی زندہ رکھنے والی بنیادی ضرورت دونوں کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے
اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہر گھر اور ہر اسکول میں پانی کی سہولیت ہو تاکہ کوئی بھی بچہ صرف پانی کی کمی کی وجہ سے اپنا اپنے خوابوں سے مح محروم نہ ہو
بالکل صحیح کہا آپ نے اللہ ہم سب کو اپنی ان نعمتوں کی قدر کرنے اور انہیں ذمہ داری سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرماے
امین اچھا اوکے اللہ حافظ
اللہ حافظ ہ